ہلو
ہلو بی ہے اور سب سنے مل مج
بلیے نسادی ہلو ابھی آواز آ فلو
صی ہے اور سنائیے ہاں
کہاں گئے ہیں آپ
تویں نہیں آئے ہیں دکان پہ جی
ہلو
بولیے نا سنا رہا ہے
او دکان پہ تب ملگ رہا ہے دکان پس کیا بہت بات گئے ہیں تو
ہوں لگ رہا ہے
ہم ابھی گھر آئے
اور سبہ
سب ٹھیک ٹھاک تو کسٹمر لوگ آ رہا دکان پر ہاں مسیح کے کیسوں کیسے جگاڑ کیے ہیں اس کو ہاں بنا دیے کسی پرکار یہ ایسن تھا نا کہ ایگو کے ایگو کی مطلب نیچےلا ٹنکیا سا ہیی ہے تو ایگ کے ٹنکی ایگو کے ٹنکی خراب ہوت ایگو کے پولا صحی ہے مطلب یہ
ہوں
جو اتیا اوپر سے جاتے ہیں س وہ لات آ ایک کہ ہے کہ ٹنکی خراب ہےت ٹنکی صحیحت ا ل پریسر بکتا ہے تھ رہا ا ل خراب دوئیوں کے ایک دوسرے کو فھول کھال کے اینےنے کے
ہوں
تب ایسے چالو ہوا
ہوں چالو ہو گیا نا اس میں دیکھیے کہ ہے نا کہ وہاںسر رہتا ہے اگر بڑھیا پش نہیں بنا رہا ہے نہیں نہیں ہم بتا رہے ہیں نا ماں پ ایک وہ اثر رہتا ہے اس کو کا کیجیے کہ چینج کر دیجیے
اوثر کیسا رہتا ہے
جو منہوں پر نہیں پریسر بناتا ہے چار گو چھ گو رڈ رنڈنگ رنگ میں مطلب چھیدا چھیدا رہتا ہے
ہاں
اس کو ہے کہ آپ
ہوں
چینج کر دی ت
اچھا
اس کے بد دیکھیے چلا کر م پورا پہرا دے گا اور رف رف وغیرہ دے گا ایک د ایک نم
کومن کی اسپرے مشین اچھا رہتا کمن کمپنی کے اسپے مشین اچھا رہتا آپ کو دیکھ مسی
ہاں ہمرو پتا نہیں ہے جی ادھر جائیے گا نا بہار میں ڈہری آنسون پورا
ہ
تو آپ کو ملے گا ادھر بڑھیا اچھا خاصا مطلب مل جائے گا
ہوں
توچ
کتنا لگ جائے گا خرچہ
سہرسہ دیکھیے بائیس سو چوبیس سو پچیس سو تک آپ کو بڑھیا اچھا خاصا مل جائے گا مشین کچھ دن چلے گا بڑھیا پریسر میں دے گا
ایک بیٹری والا تھا
ہ ہاں
بٹریا
بیٹری والا رہتا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن اتنا وہتاپن نہیں ن ہے وہ بھی اچھا ہے بیٹری والا جو کار ہے اس میں
ہاں پتن کہنا ہوتا ہے چلانا نہیں
نہیں ہاں
ت اب دکان میں پیسہ نکاسی اکاسی ہو رہا ہے
نہیں نہیں جی مندی چل رہا ہے دکان میں
برسات کے چلتے
ہوں بس آتے کے چلتے جر فن پ سے رکیے گا جی ایک منٹ لائن پہ رکیے تو
بوزلا
ن ہاں
پانیلپ ل ال میر کو کا کا جی ج
ہاں ہ
ج جی
چ
پ م ہ
ہاں ج
جی
ہ یہ
اچ
ا ہ
ہ اچ اچھا
جاں
اچ
ب ٹھیک ب
چ ہ بے ہلو
ہلو
بولیے جی
ہوں ہوں کسٹم جو تھے
بتائیے تب آپ
موٹر اپن گیا
ارے نہیں بنایا پیسہ نہیں دیا اسے کہاں کے بنا
اور
دوسرا جگہ دینا ہے کئی دن ہو گیا لیٹ پر لیٹ کر رہا ہے
خرچا
دوسرہ جگہ چھوڑ دیا
بولیے جی موٹار بپ
کر رہا کی نہیں موٹاروا نہیں موٹاروا نہیں بنایا گرہا ہے چار ہزار کرا ہے تین ہزار لے جا دی تین پہلے
تب باند باند وہ نہیں کیا
ہاں
دو تین دن پہلے لے گیا بن نہیں کیا
تو کب تک بول رہے ہیں بننے کے لیے
بولا ہے دوسر دوسرہ جگہ دوسرہ جگہ
کہنے اچھا ہے سے آپ کو ڈال
کون ہے بڑھیا جوگان
کاچی کون ہے
الیکٹرک مستری کون ہے جو ترنت کام دیگا
الیکٹرک میں
ہوں
مطلب تار وائر کے لیے پوچھ رہے ہیں
ارے نہیں موٹر بان د کون جو مستری ہو
تو مستری ادھر لوکل میں دیکھیے نا ہم کون بتائے آپ ڈالٹیں ہیں چلے جائیے
اگر اس طرح سے ہاں جی ایک دن میں دو دن میں مل جائے گا توران
دیکھ رہے ہیں سر
دیکھیے اگر ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر آپ ڈالٹیں گے چلے جائیے ہم ایک بتائیں گے وہاں چل جائیے گا
نیا رستتا ن پیس تو نہیں لے پ کیا کر
ہم ہم ہم
پورا ساتھ میں پہلے ہوا تھا کام و کرنے یہ ہے تریقس ہے
کیا کھیچیے گا تھا اینکر کا سن رہے ہیں کہ موٹر بھی آ گیا
اچ ا تو پانکھوں کا سب لانچ کر رہا ہے تو کر
نہیں نہیں اس کا موٹر بھی آ گیا جی این کر کے
کون کا م سےے بولتا
کیا ہے کہ موٹر بھی آ گیا
تو سمرسبول کی خالی وہ پین موٹر اوپر والا
اور سمرسیبل کے بارے میں پتتا نہیں ہے لیکن ایسا موٹر آیا ہے دکان میں ایسے پتا کرنا گا مطلب آیا ہے
م سب کرارد گادے پنکھا ل گ دھیرے دھیرے سب چیز مطلب اپنا
ہاں تو دیکھیے ایک م دیکے جیو کا ہےے پانی بھی آ گیا ہے ا کیمپا کا پانی جو ہے وہ جیو کمپنی کا ہے